اسلام بھائی جان
س السلام علیکم بائی جان
ہاں بھائی جان اور بتائیں کیسے ہو ہلو آواز
اور سب بڑھیا آ رہی ہے بھائی جان اور سب بڑھیا خیریت میںئے ہیں بھائی جان
الحمد للہ بھائی جان کھیت میں رہین چاہیے سب ٹھیک ہو جی اور آ بت آپ کے پریوار میں سب کیس ہیں
ہاں سب بڑیاں ٹھیک ہے اللہ کی اللہ تعالی کی مہربانی ہے ابو جان امیر جان خال جان بھائی جان سب کھی رت میں آپ سنائیے آپ کے ابو جان خالا جانہ میزان سب بڑھیا کی ریت میں ہیں
الحمدللہ بھائی جان سب خیریت سے ہیں سب اللہ تعالی کی کرام جیت رہے ہیں سب کی مزے میں
ہاں تو اللہ تعالی کی مہربان ہم اللہ تعالی سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پہ برکت بر سے اور رحمت دے اور آپ نے آپ مطلب کتنی مطلب نماز ادا کرتے ہوئے ہیں جان
بالکل بالکل بھائی نماز تو ادا کرتے پانچ بج کے نماز پابند ہم تو بالکل بھائی جان
ہاں پانچ بجے کیوں کم سے کم جیسے کرم بھی کرنا آوشک ہے بھائی جان مگر ان کے ساتھ میں میں نماز ادا بھی کرنا چاہ ہے کیونکہ یہ جو با فرم یہ ب جانا
میں یہ کہہ رہا تھا جیسے آپ بالکل صحی کہہ رہو ہو کرم کرنا چاہیے مطلب اپن کو مطلب ایک طریقے سے کو اس کید ادا کرنی چاہیے ساری چیزیں جیسے اپن کو ایک تو آپ نے بتایا کہ نماز نماز تو کیا ہے بھائی جان ہمارے مسلمان علاقے میں پڑھ جائے پانچ وقت کی ناز اگر انسان پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا اگر کسی بھی پریشانی میں تو اس کے اوپر بھی فرض ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان دمغ پڑا ہے تو اس کے اوپر بھی معاف نہیں ہے انسان ہر ایک انسان کے اوپر پابند ہے کہ پانچ وقت کے فون پڑنا اور آپ نے بالکل بات صحی کی کہ مطلب پنیہ وغیرہ مطلب آپ کے حساب سے کہ مطلب ایک تو ہر چیز کا مطلب اللہ تعالی ہووگ دیت ہے ا دتاا اللہ ت الا کہ مطلب تم کچھ کرو گے نا اگر اگر اللہ تعالی کی رجا کے لیے کچھ بھی کرو گے اگر تم دوست بھی بنا رہے ہوا تو اللہ تالی کی رزہ کے لی بناؤ کہ اللہ تعالی اس کا ادر دے گا تم کو ہر چیز کا بالکل بالکل بھائی جان اور بتیں کیا جانیں
آپ نے بے شک بہت اچھا سفرما بن جائیں کیونکہ اللہ تعالی اور ہم تو ایک ہی درخواست کرتے اللہ تعالی کے اللہ تعالی سے کہ بچوں کی تعلیم اچھی ہونی چاہیے بچوں کو بائی جان بھائی جان کم کھا لیں مطلب کم کھانا کھا لیں مگر اچھوں بچوں کو اچھی تعالے ملنے چاہیے اچھے مدرسے میں بیچنا چاہیے اور وہاں پہ مذہب کا دھیان رکھنا چاہیے اور بچے بچوں کو اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکل بھی ڈیولپ ہونا چاہیے اسکل کے بارے میں سکھانا چاہیے کیونکہ آج کل بے روزگاری کا دور ہے بھائی جان کیونکہ سبھی و کو سبھی جو سبھی نواب ہیں ہمارے جو عمران ہیں جو ان کو سبھی کو ہی ایک ہی چیز ہے کہ آپ ک سرکاری جاب لگے مگر سرکاری ڈ جاب سرکاری جاب کے ساتھ ساتھ بھ جان مطلبا اسکل ڈیولپ ہونا چاہیے تاکہ وہ کچھ کما کے کا کر سکے اور فرمائیے بھائی جانا فرمائیے
بھائی جن بالکل صحی کہ ہاں آج کل یہ بھی ہونا چاہیے جیسےن کے جیسے دنیای پڑھائی ہوتی ہے یہ اور اپن کی دین کی تعلیم بھی ہونی چاہیے دین کی تعلیم بھی ضروری ہے انسان کے لیے آخری پچانی انسان کو اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا جو بھی تو پھر اپنے آنے والی جنریشن کو بتائیں گی اسلام کیا ہے اور ایسے کیا ہے دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے جیسے اللہ تعالی نے فرما ہے اگر جینا ہے نا تم کو جینا ہے تو کیا ہے دن کی تعلیمی ضروری ہے دن کی تعلیم باقتاب لےگی کہ دنیا کی تعلیم سے کیا ہوگا تم اپنے پریوار کو پال سکو گے کیونکہ سنت ہے ال ال وسللم کی سنت ہے کہ اگر تم پریوار کو پالو گے نا پریوار کو پالنا بھی ایک سنت ہے کام کرنا بھی ایک سنت ہے تو کیا بھائی جان ہاں بالکل صحیح کہ دنیا کی تعلیم میں اپن کو ن کوئی ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے جیسے ایکٹیویٹی کرنی چاہیے ایک تو کیا بچوں کو نا اسسی چیز میں لگاؤ جس سے کہ بچہ ایک تو ہیلدی رہے جلدی رہے اس سے کیا ہے اور ایک
یکنیکل چیزوں میں لگؤ جس سے کیا آگے بچے ڈیولپ ہوتے جائے بڑتے جائ ایسے نہیں ایک جگہ سے سیمت ہو جائے آگے بڑھتا جائے جس سے کیا ہے بچہ بھی سیکھے گا اور پھر آنے والی جنریشن بھی اس سے دیکھ دیکھ کے بھیھر وہ ہوئے گی آکرشت ہو گی بالکل اور بائیں م راجن اور کیا پوھنا ہے
ہاں تو بچوں کو اچھی تعلیم اور بچے کو سکھانا چاہیے گھر پہ بھی ملبانہ بچہ بچوں کو اچھی تعلیم کے لیے جیسے اب بچہ جیسے اب اسکول جاتا ہے کبت خانے میں جاتا تو ہے توو مطلب بچے کو گھر پہ آنے کے بعد میں امی جان ابو جان کو ایک صح گائڈنس دینا تھا چاہے بچوں کو ساتھ میں لے کے بیٹھ کے اور پڑھانا چاہیے اور مطلب تعلیم دلانا چاہیے کیونکہ اچھی تعلیم دے گا تو وہ امتحان میں اچ اچھے ا انک پراپت کرے گا اور ہمارے جو امی جان ابو جان ہیں ان کے کا نام روشن کرے گا تو ان چیزوں پر پہ دھیان رکھنا چاہیے اور اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھے مدرسے میں بھیجنا چاہیے اچھے مدرسے میں جو ہمارے جو جو مولانا ہوتے ہیں وہ اچھا اچھا پڑھاتے ہیں تو ان پہ بھی دھیان رکھنا چاہیے
بالکل بالکل ب آج کل کے آئے جل آپیکھ مولانا بھی چیے اور یہ تعم کو گھر والوں کو دھیان دینا چاہے پہلے کیا ہے اپن کے یہ نا بہت سے ایسے ہو گئے ہیں کہ مطلب بچوں کے اوپر دبا دے دیتے ہیں آج کل کے پیرینٹس بچوں کے بہھت زیادہ دباؤ دیتے ہیں کہ بچہ یہ کرے گا ہمارا بچہ سائنٹسٹ بنے گا ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا لیکن ان کو کیا بچا کو دکھانا چاہے کہ بچے کس چیز میں آگے ہے بچہ کس چیز کے اندرگریسو ہے اور بچہ جس چیز کے اندرگریسو ہے اس کے انر اس کو فوکس کروانا چاہے اس کے انر کو ڈیولپ کرنی چاہیے بالکل بھائی جان کی نا مطلب ایسی جگہ ان کو د جالو ج جس سے وہ خوش رہے ایک طریقے سے بچوں کو خوش خوشی بھی ضروری ہے کیا ان کو ایک تو موبائل سے دور رو اگر بچوں کو موائل وغیرہ دو گا توون موبائل کی ایک گندی لت لگ جاتی ہے بچوں کو موبائل دیکھنا فالتو کا ٹ ٹائم مطلب فالتو کا ٹائم ویسٹ کرنا ریلس ول کرنا آج کل کی جن جی جنریشن میں یہ زیادہ پرچلت ہے جو دیک کو جو یہی کرتا جاتا ہے جن جی جنریشن میں ر سکرول کر رہا ہے ویڈوں بنا رہا انفلئنسنگ کر رہا ہے مطلب نارمل ٹائم ویسٹ کر رہا ہے ایک طریقے سے گھر والوں کی فکر نہیں ہے اور آج کل کیا موبائل وجہ سے انسان والوں سے ملتا جلتا بھی نہیں ہے بہت سی زیادہ پریشانی ہوتی جاتی ہے
ہاں جیسے ہاں تو بھائی جان آپ نے بہت اچھا فرمایا کیونکہ آج کل موبائل کا دور ہے تو موبائل دیکھنے سے آدمی کا پیار محبت کی بھاؤنائیں بند ہو گئی کیونکہ پہلے لوگ باگ منورنجن کے سادھن نہیں تھے تھے تو مطلب ساتھ میں مل کے کھیلتے تھے باتیں کرتے تھے تو مطلب ان سے پیار محبت کی بھانا اچھی رہتی تھی اب ایسا دور رہا گیا کہ بھائی جان کیونکہ لوگوں کو اپنے اپنے کاریہ سے ہی فرصت نہیں ہے اور وہ اپنے کاریہ کرنے میں موبائل میں ویست رہتے ہیں اور کچھ ریلیں دیکھتے ہیں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور لوگوں سے سے بات چیت کرنا ان کے مین ملاپ کرنا پیار محبت کی بھاونا نہیں ہوتی اس سے کیا جیسے سماج بگڑتا جا رہا ہے اور آپسی مت بیت آپسی مت بیت زیادہ ہو رہی ہے اور اس سے کیا جیسے اپنے جو ملک میں جو مطلب باؤنا جگ لگتی تھی پیار محبت کی وہ بھانا نہیں رہی مطلب مطلب رتی بھائی جان
بالکل بھائی جان آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پیار بھاؤ تو آج لگاؤ کی باونا بالکل دور ہو گئی ہے پہلے ہم دیکھتے تھ نا جب ہم مطلب ہمارےا پاپا وغیرہ دیکھتے تھے تو کیا بھائی چارہ زیادہ تھا اپ اپن جیسا جہاں رہتے نا وہاں بھائی چارہ زیادہ تھا لیکن اب کیا بھائی چارہ کم ہو گیا ہے اور ان نتاؤ ویر نتاؤ وغیرہ کے چکر میں نا ایک تو اپ کے میل مٹاؤ زیادہ ہو گئے ہیں مطلب جگہ جگہ لڑائی جگڑےواتے ہیں لڑائی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں جگہ جگہ کی کیا پرابلمس ہوتی ہے ہے ان کو اپنے خود کو سنبھلنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اپ کو بنایا ہے تو خیر ایک انسان کو بنایا ہے ہر ایک انسان کو بنایا تو سب کو اپنی اپنی جگہ سے ہی بنایاھا ایک تو بتاتے ہیں کہ اپن کو نا پہلے تو کام صحیح کرنا چاہیے اپن کو سوچنی چاہیے سوچ صحیح رہنی چاہیے اپن کی اگر اپن کی سوچ غلط ہو گی نا تو اپن سامنے والا ایسے اپ ٹھیرا دے گا بالکل ایک تو سوچ صحیح رہے اور اس کے بعد میں کیا ہے کہ اپن کو جو بھی کرے نا تو اپن سچے دل سے کرے کہ اپن کوئی بھی کام کرے اپن بچوں کو پڑا رہے ہیں اپن خود بھی کچھ کام کر رہے ہیں تو اس کو بھی صحیح لگن سے کریں اور ایک تو کیا ہے اپن نارمل انسان کیا ہے ایک تو ٹائم ویسٹیادہتا ہے بہت سے انسان کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتا ٹائم وسٹ زیادہ کرتا ہے گھربڑا رہتا ہے ایک تو اپن کے دھیان دیتا ایک تو ا بچے کو اور اپن کے بڑوں کو بھی صحت پہ بھی دھیان دینا چاہیے اپن کی صحت سے صحیح رہے گی تو اپن کی زندگی سہیلی بھی صحیح رہے گی بکل
بہت اچھا فرمایا بھائی جان کیونکہ صحت پہ دھیان رکھنا تو بہت آوشک ہےا اچھا اور آدمی کو جیسے کھانا تو سبھی ویکتی کھاتے ہیں پیٹ پیٹ بھرنے سے مطلب نہیں ہوتا ہے کچھ ہیلدی چیزیں بھی کھانا چاہیے جیسے ہم سواستھ پرتی جیسے ہم زیادہ جنگ جنگ فاسٹ فوڈ وغیرہ ہوتی ہے ان کو ادھ سی وہون نہیں کرنا چاہیے اس سے کیا شریر میں جو آنے والے جو جو کینسر بیماری جو جو گاہ تک بیماریاں ہوتی ہیں وہ وہ پیچھے پڑ جاتی ہے تو ان چیزوں سے کھانے پینے سے بچنا چاہیے بھ جان اور ہو سکے ہو سکے ہو سکے نا بھائی جان تو گھر پہ بنا ہوا کھا ہی شدھ کھا کھانا چاہیے وہی شدھ ہوتا ہے کیونکہ ہوٹلوں میں کھانے سے وہ کیا جنک فوڈ وغیرہ جو وہ وہ مطلب س کیونک ہوٹلوں میں کام کرنے والے ویک سستا سامان لے کے آتے ہیں وہ سستا تل وہ کیمیکل یو کت سامان لے کے آتے ہیں تو ان سے کیا اچھا سوادشٹ مطلب کھانے میں تو سوادشٹ ہوتا ہے مگر وہ جو ہمارے سوستھ کے لیے بہت خراب ہوتا ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے
ہاں ہاں وہ خراب بھی رہتا ہے اور کیا ہے اپن کیا ہے نا سب سے پہلے تو کیا اپ کہ بچوں کو خود کو تعلیم دی چاہیے کہ وہ نہاحیح چیز کی پہچان کر سکے آج کل دو طرح کی بات چلتی ہے تو حرام چلتا ہے خلال چلتا ہے انسان آج کل کیا زیادہ حرام کیہ زیادہ باگتا ہے کہ مطلب اس کو آسانی کمائی ہوتی ہے آسان چیز ہوتی ہے لیکن کیا ہے انسان کو حال کے پیچے بگنا چاہیے حلال کمائے گا نا جیے اپ کی محنت کا کمائے گا تو تو کیا وہ سیکھ گا کہ اپن کو صحت کو بھی صح رکھنا پڑے گا اپ کو پوار کو بھی صیح چلانا پڑ گا تو کیا ایک تو اپن کا حلال کمائی ہو رہا کیا بچوں کو سیککھا ہو کہ دوسروں کے بڑوں سے وغیرہ سے صحیح سے بات کریں آج کل دیکھا ہوگا تم نے نارمل بچے ج جنریشن میں سٹی کے بچے اپنے ماں باپ کو دیکھتے بھی نہیں اپنے ماں باپ کو دھیان سے سنبالتے بھی نہیں ہے آپ نے بہت س جگہ دیکھا ہوگا کہنے اس ماں باپ کو جو آ نات تالے میں بیٹا بیٹی جنندتا ہوتی ہوئے بھی اناتالیہ میں ان کے ماں باپ جند رہتے ہیں سوچو بھائی جان ان کے ماں باپ نے ان کو کتنے پریشانی سے پالا ان کی ماں نے ان کو اتنا مست کانا وغیرہ کھلایا ان کو پریشان ہوتی تھی جب وہ چل جاتا تھا لیکن اب بڑے ہو گئے تو اپنے مطلب ایک طریقے سے وہ بڑے ہو گئے پھر بعد میں شادی سزہ کرنے کے بعد میں پھر بع میں اپنے ماں باپ کو الگ کر دیا بھائی جان یہ بھی بہت غلط ہے آج کی جنریشن میں اس کو بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کو الگ کر دیتے ہیں اور خود اکیلی زندگی صحیح سے جینے کی کوشش کرتے ہیں بالکل ہے نا بھائی جان
ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا فرمایا بھائی جان کیونکہ آج کل کے بچے بہت سوارتھی ہو گئے ہیں کیونکہ وہ وہ ایسا نہیں دیکھتے ہیں کہ کہ ماں باپ بوڈھے ہو جائیں گے کہاں جائیں گے اور ایک چیز کو نہیں دیکھتے بچے چھ بئی اپنے جو ہم نے ہملہ ہمارے جو ابنے جانا ب ب جان ہو اپنے م مطلب مطلبا بیٹا بیٹی کو اچھی طرح سے پروش کرتے ہیں ن مطلب نوابوں کی ان کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں اس کو اچھا کھانا کھلےتے ہیں خچود مطلب برا کھانا کھاتا کہ کچھ مطلب ہمارا بچوں کو ایک جو بڑھیا جگہ س سلاتے ہیں اور خود مطلب گلے میں سو ہیں ان چیزوں پہ دھیان نہیں رکھتے اور اپنے جو مو مایا میں آ جاتے ہیں اور جو اور مللمثن ماتا پتا کو اناتیلے میں مطلب ڈالنا ڈالتے ہیں یہ بہت غلط چیزیں ان پہ سرکار کو پرتبند لگانا چ چاہیے اور اس پہ ہے نا ایک کچھ قانون بنانا چاہیے بھائی جان کیونکہ ماتا پتا کی سیوا کرنا بہت آوشک ہے اور ماتا پتا کو مطلب مطلب مات ماتاپتا کی دہا اپنے پہ بنی رہے اس لیے اللہ طلاق ان کو بھی اللہ تعالی اسی فرمان کرنا چاہیے
ہاں بالکل بالکل اپن کو بھی دھیان دین چاہیے کہ بالکل اپن کو ان سے دور رہے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ان شاء اللہ آپ سے پھر بات ہوگی جی